ہیلو
ہاں ہیلو مریم ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے
ہاں آپ کو ہوا ہوا نا وہاں سے کال ہاں آپ آپ کو لیکن پہ فسٹ ٹائم ہے مطلب آپ نے پہلی بار کیا مجھے یاد رکھنا ٹھیک ہے
ہاں مجھے پاتا ہے نا
میں نے تین کیے اس کے بعد آپ ہی کرنا ٹھیک ہے آپ کو بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے
ہاں
کتنے ہیں کمپلیٹ کتنے کیے کامپلیٹ
کتنے ہے کمپلیٹ
ٹوئنٹی
ہاں شاید ٹئونٹی یا تری تھرٹی
اچھا ٹوینٹی تھری ہوئے ہاں میں بھو میں بھول گئی آپ کو نمبر دینا فیصل کا نمبر دینا تھا مجھے آپ کو اور سناؤ ہمنے بولا تھا نا ٹوپک پر کس اچھا آپ بولو جب آپ جموں گئی دلی گئی وہاں کیا ہے وہاں کیسا پہنتے ہیں وہاں کیسے اورڈ مطلب کلچر کیا ہے وہاں کا
یہاں پہ ٹھنڈی ٹھنڈی گرمی کی جگہ تھی بہت جگہ تھی وہاں یہ بھی تھا سپت مڑ سپوت مور ہوتا ہے نا وہ بھی تھا
اچھا ٹھیک کھاتے کیا ہیں وہاں لوگ
دال اور سبزی سبزی
اچھا ٹھیک ٹھیک اور کچھ
بس ہم کو آپ بو بولنا ہے نا کچھ آپ کو بھی بو نا ہے وہاں سے مجھے بھی ادا بو
ہاں ہاں ہاں اور کیا دیکھو جب آپ گئے نا جمو وہاں پہ گرمی ہوتی ہے ہے نا
ہاں وہاں پہ بہت گرمی ہوتی ہے دلی میں بھی ہوتی چندی گرڈ میں بھی ہوتی ہے
دلی میں بھی گرمی ہوتی ہے
ہاں چندی گڑھ میں بھی
باہر کوئی ہے دیکھو ہمیں ہے نا ملائکا مصب وہ ہے ممبئی میں ہے نا ہمارے ریلیٹیوز ہے نا ممبئی میں شیفق دیدی یہ ہے نا شیفق دیدی کی فیملی ہے نا وہاں بھی گرمی ہوتی ہے ممبئی میں گرمی ہوتی ہے مطلب کیا کیا پتہ
نے میں یہ بول رہا آپ کو کیسے وہ پاتا ہے وہاں پے بھی گرمی ہوتی ہے زیادہ
شیفک دیدی نے بولا ہے نا میں نے بولا ہے نا اس کو آپ کو گرمی ہے وہاں پہ بولا ہاں گرمی ہوتی ہے
وہ خود بھی بولتی ہے مگر وہاں پے گرمی کہاں ہوتی ہے
ہاں ممبئی میں بہت گرمی ہوتی کیا ہوا ارے کیا ہوا وہ اے سی لگاتے ہیں دن بھر وہاں وہاں مہنگائی بہت ہے دلی میں مہنگائی ہے دلی میں مہنگائی ہے
دلی میں نہیں ہے دلی میں پانچ سو دو ہزار دس ہزار بیس
کیا آتا ہے مطلب دیکھو اگر آپ کھانا وا
تب تب ہے نا جو ہم لگاتے ہیں وہی
ٹھیک وہ آ سستے ہے
ہے یہ دس ہزار بیس
اچھا ٹھیک شوز
ہم نہیں یہ او جو نا منگل سے لگاتے ہیں وہی
اچھا ٹھیک ٹھیک ابھی آپ کو تین منٹ فورٹی ون آپ کو وہیں سے کاٹنا ہے جب ٹین منٹ اور ٹین سیکنڈس ہو جائیں گی ٹھیک ہے
مجھے آپ بولنا ہے نا تو پھر میں کاٹوں گی
ہاں وہی سے کاٹنا کیونکہ میں نہیں کاٹ سکتی کیونکہ میں نے مت لگایا ابھی فون
نہیں
ہاں یہی پانچ ہو جائے گی ہے نا
ہاں تو پھر بہت شکر ہے اللہ کا
ہاں بہت شکر ہے اللہ کا اور کیا جلدی میں ہوئے پانچ آپ کو بھی کمپلیٹ مجھے بھی ہو جائیں گے
ہاں
اور سناو
پتہ نہیں میں آپ میں نے بولا آپ بھی بیٹھی ہو میں بھی بیٹھی میں تب تک آپ کے ساتھ یہی کال کروں گی
ہاں اور کیا آپ تو بیٹھی ہوگی نئی نے بھی بولا نا وہ بیٹھی ہے تو اس کے ساتھ کرو وہ بھی کریں گے کیونکہ وہ بیٹھے ہی
کیا اندر
ہاں اچھا آپ مجھے یہ بولو کہ جب سے میں آئی نا آپ کے گھر سری نگر آپ کہ گھر وہ دو دن پرسو پچھلے سال پچھلے سال پھر تب سے میں آئی سری نگر ہے نا
ایے
تب سے میں آئی ریلیٹوز کے پاس مطلب سری نگر میں نہیں آتی تھی آپ کے گھر مت
آئی آپ آ پھر کہاں آئی آپ آپ نہیں آئی تب سے جب سے آپ یہاں گئے نا انکل کے گھر تب سے آے کہ آپ ہمارے گئے تو پھر
میں کہاں آتی میں کہاں آتی آ سکتی تھی آپ کو پتہ ہی ہے وہاں کیا ہو وہاں تھی نا انکل بیمار تھا نا آپ بھی آئی اتنے دن وہاں آئی نا چار پانچ لگ بھگ آٹھ نو دن آئی نا آپ وہاں
جب سرمہ دیدی نکلے گی نا آفس تو پھر کیا کرے گی
سچ میں ہے نا اگر اؤفا ہے نا آؤفا آفا جانی نا وہ اس اس کو رہنا ہے نا جاجی کے پاس ہی لیکن پھر بھی وہ اکیلے
جیاجی کیسے پکائے گی سبزی بپا
ہاں اس کو پرابلم ہو جائے گی اور کیا میں کہاں آ سک تیو آ مجھے اب کنٹینیو اسکول جانا ہے میں نہیں آ سکتی ہوں آج شور نہیں بس بس بس نہیں یہاں تھا ایک بچہ وہ نکل گیا
اوکے یے کون بچہ تھا
یے یے تھی میریر کزن اب وہ گئی ہاں وہ گئی
کو بولو ناما چپ کرے ہم کال کرے ہیں
میں نے اس کو بولا میں نے اس کو انگلی سے دکھیا کی چپ کرو ہم بات کر رہے ہیں
چاہے نہا تو اگر ہو بھی نہیں تو پھر کیا کریں گے ہم کو وہ توفھر یے خراب ہو جائے گا
ہاں وہ تو ہے یے خراب ہو جاتا ہے نا ہاں اگر کوئی بات وغیرہ شور
جسے مما کر رہی تھی نا میری کو یہی بولے ویسے ہی
لیکن پھر بھی شکر ہے ہم ہمیں اچھے ہوئے یے جو ہم نے کیے
ہاں
کل کل میں نے نیلم کے ساتھ کیے نا تین ایک ایک کو نیٹورک ایشو اتنا تھا کی اتنا تھا میں نے اس کی بات ایک بھی نہیں سنی ٹین منٹس کنٹ تینیو رہا کال لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی نیلم کی ہ
تی ہوگی مگر میں زور سے بولتی ہوں نا
ہاں
زور سے آتا ہے بولنا
ہاں ہاں وہ تو ہے یہ تو آپ کی خصوصیات ہے
افا آپ اگر آفا رو تا ہوگا آپ گھر پہ
ہاں اور کیا
آپ کل دادی کوبھی نکلنا ہے نا وہ اب بہت روئے گا
کل دادی کو بھی نکالنا لیکن کل آئے گی نا اس کی ماسی سمہ دیدی کہ واپس اک ماسی وہ گئی تھی گھر تو وہ آ جائے گی دو تین دن اور وہ جو ش جس کا نام شکیلا ہے
ہاں مجھے پتا ہے وہ
ہاں اب کیا کر سکتے ہیں اگر نزدیک ہوتے تو نہیں مجھے نہیں اب آنا ہے وہاں سے کچھ گھنٹی کی آواز ہوئی
ہاں
یہ کیا ہے
یہ نانی کی ہی تھی ایک
ارے یہ کیا گنٹی ہے وہاں
یہ سائیکل ہے نا میری اسی کی بیل تھی
اچھا ٹھیک سائیکل کی گھنٹی ٹھیک ٹھیک ہمارے یہاں آ تا ہیں مزہ جب اتی ہوں یہاں
وہاں تو میں آتی ہی نہیں ہوں کبھی کبھی آؤ تی ماں کیسا
روز آتی تھی یہاں میں بھی آؤں گی آپ کے گھر
ہاں
اب نا آتی ہوں
میں نے بولا مزہ آتا ہے
مزے کی تو بہت الگ بات ہے
ہاں
اور کیا اور سناؤ کچھ
بس میں بار میں نے بولا اب میں آپ کے ساتھ ہی آگے کروں گی اگے میں اور کسی کی ساتھ کروں گی
ہاں پ
ارے میں آنس کے ساتھ کروگی
انس کرتا ہے
ہاں
سچ ہے اچھا آپ آپ مجھے یہ بولو کہ وہاں پر جاؤ گے اب
کہاں
پا پر
میں کیوں جاؤں مجھے کیا ہے ان کے ساتھ
پھر بھی آپ جاتی تھی نا پہلے پہلے
ہاں ماں کے ساتھ جاتی تھی
اچھا ان کے ساتھ کچھ ہمارے ساتھ ہیں
ہاں
ہمارے ساتھ ہیں آپ نے بولا نا مجھے ان کے ساتھ کیا ہے
آپ لوگوں کی تو الگ بات ہے میں تو آپ لوگوں کی سب بات بھی کر ہوں ان کے ساتھ میں نہ بھی روز کرتی ہوں میں بات
اچھا آپ کو دس منٹ اور تھرٹین سیکنڈ ہو کاٹو وہاں سے
میں
ہاں ہاں
کاٹوجلدی مریم کٹ ہوا